وعلیکم السلام
ہلو آواز آ رہی ہے
ہاں آ رہی ہے
بولیے جی کیسے ہیں آپ
ہ میں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے
ہ میں بھی ٹھیک ہوں بڑیا ل شکر پت ہے کیا ہو رہا ہے
سی چیٹ
ہاں ہاں کیا ہو رہا ہے کہیں نہیں کچھ نہیں کچھ تو ہو رہا ہوگا آپ کہاں جا رہے ہو
ہ ہاں میں لائبریری جا رہی ہوں مجھے کتاب ڈھونڈنی ہے آپ کہاں جا رہے ہیں
میں کہاں جاؤں گا میں بھی ہ تمہاری نگری میں جی رہا ہ میں کہیں نہیں جا رہا جی میں کیفیٹیریا جاؤں گا چائے پینے چل رہے ہو گے آپ بتاؤ آپ
جی ضرور لیکن کت کتاب لینے کے بعد کیا آپ میرا انتظار کر سکتے ہو
تمہارا انتظام کے ہے تم آنے والے تو بولو تم آوگی تو چلیںے انتظار کہ ب کرنا پڑے گا ہی پاؤی ہ تو پھر میں آپتظار کر
دن کتنے مہینے کتنے گھنٹے کتنے سال انتظار کر سکتے ہو
ہؤمرے بولا تھا تو اس میں سار گھنٹے پنٹے سوال لیتے
ت عمر کر سکتے ہو
یہی تو بلا م میں
اچھا چلو ابھی تو فی الحال ایک گھنٹے میرا انتظار کرو اور کچھ دیکھو نیچے میں نے بھیجا ہے اوکے
ہ سمجھ گیا
سمجھتااروں آج آج موسم اچھا ہے اور میرا موڈ بھی اچھا ہے تو تمہارے ساتھ کہیں باہر میں ضرور چلوں گی
تو کیا ہو پھر مڈ میں مڈ اچھاتا پھر کچھ کیا جائے پھر میں بھی ٹھیک ہی مام جسے ب سب اچھا ہے تو کام کرتے چنان پ ہاں جی میں کہہ رہا ہوں موسم ٹھیک ہے ت ٹھیک اور اچھا لگ رہا ہے موڈ بھی بڑھیا ہے تو پھر کچھ لیا پ آ جائے
ہ میں سوچ رہی ہوں تو اچھی بات ہے آپ کس طرح کی کتاب پڑھنا پسند کرتے ہو
موٹشن جی سب کتنے س کنے تھ کا موٹ ویشن کو آپ کوو کون سے پسند ہے اچھا اچھا اچ
مجھے نا مجھے مجھے کون سی بک پڑھنا زیادہ پسند ہے موٹیویشن اور ہسٹری کی کتابیں پڑھنا زیادہ پسند
چھیک ہے تو آپ اور فلائٹ کل گ ھ کبھی کبھی
ہوں
آپ روز ل گیا تھ کبھی کبھی
نہیں میں کبھی کبھی ا دن میں ہفتے میں دو دو تین بار جاتی ہوں
ش وال جہ شان والی جگہ پر بکائی دی سی صحی کا کون سی کی رات پڑی ہے نہیں بول لیتا ٹینشن رہتا کم سے کم نہیں
میں نے نا میں نے اس میں نے نا کون سی کتاب پڑھی بتاؤں تھنک اینڈ گلورائز پڑھی تھی رچ تھنک اینڈ گلورچ
چ سا اس م ب
ہم نے کون سی پڑی لاسٹ ٹائم
ہم چل رہ
ابھی میں میں ایک اردو ناول ڈھونڈ رہی ہوں جالے کی تلاش
ج میں
تو میرے ساتھ چلو لائبریری اور دونوں ساتھ ڈھونڈیں گے اس کتاب کو
چلو چلو چلو چل ہ چلے ہی ج سشن چ ت
تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں پہلے میں کتاب ایشو کروا لوں میں آپ کا باہر انتظار کرتی ہوں اوک
تھکم دندے سیشیلو
چلو مجھے کافی پلانے لے چلو کیفیٹیریا
س ج سا با
آواز کےلیئر نہیں آ رہی
اچھا ٹھیک ہے میں چائے لوں گا اور آپ ہ
کافی منو کافی پسند ہے
میں چار پس ٹھیک ہے
ج
آڈر آڈر پا ب چے کیا
ہاں کتا بور چی بات چیت ایک کپ کافی تن بن گیا میرا سب الٹا ہو گیا
آپ بہت سمجھدار بات کرتے ہیں کیسے ہیں
آپ بھی تو شانت اور اچھے وچارے والے ہو کیا آپ کم بات کرتے ہو
چلو ا کر ل سپ
اچھا ایک بات بتاؤ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آگے چل کر کیا بننا چاہوں فیوچر ان فیوچر
فچر میں بچوں کا فیچا خراب پرس رہ م
کلیئر نہیں آیا ب آواز ٹیچر بن کے بچوں کا فیوچر خراب کرنا
میں کچھ اور ہی بننا چاہتا تھا سول سروسز میں اچھافیس چاہتا تھا لیکن آپ کچن بھی کیوکی روز مرہ کی زندگی میں دو دو روپئے چار روپئے چار پیسے ک کےے بھی کر چائے گ جب تک جاب نہیں مل جات اس سب
بہت اچھی سوچ ہے محنت کرو گے تو ضرور سفل ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے
ہ نہیں م ب سب کہاں گ رہ
آواز دب کی ہو جاتی ہے بھائی
ایک میرا دوست ہے جس نے بھی پڑھائی کریے ٹیچنگ کریے بچوں کو پڑھا پڑھا کے مہاراشر بج دیا
اچھا پھر
ٹی کرنا تھا کو
پھر
بس پ چلا گیا ایسے ہی میں بھی کچھ کروں گا میں پھر وہتے بہت سی جگہ ہے لداخ ہے بہت ساری جگہ
اچھا
ناش خر بتاؤ ت کیس
ٹھیک ہوں زندگی خراب چل رہی ہے
وہ کیا بولے زندگی میں
نگیٹیو تھاٹس آ رہے ہیں لائف بڑی ڈسٹرب چل رہی ہے زندگی میں کوئی خوشی بچی نہیں گاؤں نے چھین لیا میرا جینا
ادھر سب کو لگتا ہے ادھر سب کو لگتا ہے لن بھتے رہتےات س اچھا نہیںایک بہ باہات سکارمک ب جگہ ر چلو کرے
اچھی باتیں کرتے ہو تم سے بات کر کے اچھا لگتا ہے باتیں اچھی کرتے ہو
نہیں تو بہت اچھی لات اچھی
مطلب نہیں ہے پاز پازیٹیو آپ سے بات کر کے پازیٹیو کیا ملتا ہے پازیٹیو رسپانس ملتا ہے یہی کہہ سکتے ہیں نا
گھر میں پریوار تھےریوار کا
ایک بات بتاؤ کبھی آپ کو اکیلاپن محسوس ہوتا ہے
ہچ ہاں ہاں بالکل بہترین بہت بڑھیا آپ کو آواز آ رہی ہے
اب آئیے آپ بات کرتے کرتے آواز دب جاتی ہے
میں وہ نیٹ ورک ایشو ہوگا نا اس لیے کوئی چل ج آ نہیں ہوی کوئی بات ٹیکنیکل ایشوز سب ٹھیک ہے
بتایا تو بھی ٹھیک نہیں ہے فیوچر کے سوچ سوچ میں دماغ خراب ہے
مت سوچو مت سوچو ایسا ویسا اپنے بھائی کےساتھ ٹائم بتاتے رہو خوش رہو جب بھی سامی ملتا ہے اسے پڑھاتے رہو پچھلی بار تو ٹس لگ کر ویسا سپورٹ
کون سا تھا کون سا تھا اس آواز پھر دب رہی ہے
آپ نے اپنے بھائی کے لیے اسٹیٹس لگایا تھا برادر ڈے
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
تو بڑی چیز کیا
سب سے چھوٹا ہے جو ایک کپ کاف نہیں پ رہے وہ ڈاکٹر ہے وہ ہ بٹ جس سے میری لڑائی چلی نا اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا غصہ آ گئی مجھے بھائی نے تو بڑیے والے بھائی نے تو وی سی کیا ویڈیو کال کیا خوش ہو گیا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا چلو ٹھیک ہے میں پھر بعد میں بات کرتی ہوں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھو ہ اللہ حافظ تو